ہیلو ہلو وعلیکم السلام سب خ ہے بڑھیا بڑھیا آپ بتائیں سب خیرییات
ہاں جی سب
موسم کیاس ہے آپ کی طرف اور سب بڑھیا بناا بھی کھانا کھانا وانا بنا کے لیٹے ہیں بس
جٹھ ج جی کچھ نہیں ہم بیٹھے تھے سوچا کہ چائے دے دوں پاپا کو تو دے د
چ رات میں چائے ہم نہیں بس ابھی پیتی ہے ہم نے اور بتائے آپ گھر بار سب ٹھیک اب کانا وغیرہ ہوا
ہاں جی سب ٹھیک ہے
کیا کھایا پھر کھانے میں
آلو کی سبزی کھائی اور آپ نے
ہم ابھی بنائیں گے کھچڑی بنائیں گے تو گرمی اتنی زیادہ ہے کیا ہی بنائیں سوچنےے ہیں کھچڑی بنانے یا ہماری امی کہہ رہی ہیں نوڈلس بنا لو
جی جی اچ اور اور آپ کی بیڈی امی کیسی ہیں
بس بیٹھی ہوئی نوڈلس کا ویٹ کریں چشمہ لا کے بیٹھی بھیئی ہے کیری نوڈلس بنا لو ہم نے کب بنای بھی کہہ دے بازار سے ہی منگا لو میں نے کہا نہیں بازار پہ تو بہت خرچہ پڑ جا ہے نا اب گھر پیکٹ تیس روپئے کا آئے گا تھوڑا تھوڑا مل جائے گا لیکن اب بازار سے منگائیں گے تو پت ہی ہے پھر سوس کمک آنی ن، اور سب کو کچ ک ملے گی بھی نہیں گھر پہ ہیلتھی بھی ہوتی ہے نا بازار کی تو تھوڑی کم ہیلت ہوتی ہے جی جی اور بتائے آپ بتیں آپ کے امی امی کیسی ہیں سب آپ کے یہاں کوئی بیڈی ہے نہیں
نہیں نہیں تھوڑی تھوڑی بیٹ ہیں باقی تو ویسی ہی ہے جیسے امی ہوتی ہے
نہیں ہماری امی تو بہت بہت بیٹڈی ہیں بہت اسکول ہے ہماری امی تو امی تونا ہاں وہ خود بھی کول ہے ہمیں بھی کول رکھتی ہیں تو ہم جیسے چائےیں ویسے رہ لیتے ہیں وہ جیسے چائے رہ لیتی ہیں ہماری امی بہت اچھی ہیں جی آپ بتائیں اور آپ کے گھر سب ٹھیک بھائی کیسے ہیں آپ کے امی پاپا آپ کے
ج سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے وہاں سب ٹھیک
بڑھیا ب بت کیا کر رہے تھے آپ
فری بیٹھے تھے پڑھائی کر کے فری بیٹھے تھے
اچھا اچھا کون سی کلاس میں پڑھ ہو اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ اچھا اچھا کیسے چل رہی پھر اسٹڈی وغیرہ
ش ہے
ج آپ اچھا اس سال بورڈ ہوگا آپ کا سیون میں ٹوینٹی سیون میں نا صحیح ہے پپریشن کرو اچھے سے
جی
جی جی اور اچھا اھا کر تو کومر سے ج
کامرس نہیں ہوئی ہے
اچھا اچھا بڑھیا ہے پھر تو اور بتائیں اور بارش وارش ہے ادھر گرمی ورمی ہے کیا حساب ہے
ہاں دن میں گرمی ہوتی بہت زیادہ بقی کا ابش شانت ہے پورا
اچھا اچھا ہمارے ادھر تو بارش ہو رہی تھی کل بارش ہوئی تھی اور آج جو تھوڑا صبح موسم تھا بارش جیسا پر مطلب رات کو بع ہی چوئی ہمارے یہاں کل رات کو نا ابھی تو دباں دھوپ ہی نکل رہی ہے جی جی
ہوں
اور بتائیں
اور بس بس بڑھیا ہم بھی بس ابھی تھوڑا کھانے وانے کا جگاڑ کر رہی ہیں ہماری بیڈی امی اٹھی ہیں کھانا بنانے کے لیے کیاتےے میں بناتی ہوں ہکا نوڈلس میں نے کہا ٹھیک ہےپ ہ ڈ نہیں ڈالتی
ہ ہاں اور کیسے بناتے ہیں آپ ہکا نیوڈل
ہکن ادھر ت ہماری امی بناتی ہے کو پوھ بتاتی ہوں اب مجھے نا ریسیپ بتانا ہ نوڈلس کے اپنے اچھا اچھا سمج میں آ گیا پہلے وہ نوڈلس کو ابالتی ہیں نمک ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کے بعد ا پیاز ٹماٹر اور ادرک اگر ڈالتے ہو ڈال سکتے ہو لسن اگر آپ کھاتے ہو تو ڈال سکتے ہو چکن اگر آپ ہاتھ تو ڈال سکتے ہو بوائل اھی کر ہونااہے ایک بھی سیم آپ کاتو ڈال سک بوائل کر کے اور آواز سیملہ مچ گاجر پتہ گوبھی اور جتنی بھی سبزی ہیں الگ الگ کلر فل شملہ مرچی جتنی بھی آپ کے پاس ہے آپ سب ڈال سکتے ہو لیکن سب باریک باریک باریک باریک کاٹ کے تاکہ اچھے سے وہ ہو جائے مکس ہو جائے پھر آپ اس ایک پین میں س آئل گرم کر جیسے آئل میں ہیٹ آ جائے پھر آ اس میں ایڈ کرو اپنے سارے پہلے پیاز ادرک لسن اس کے بعد ٹماٹر پھر ساری سبزیاں پھر نمک مرچ ہلدی ایڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ب بنا رہے ہیں نا اسے پھر ہم اس نے کیا پھر ہم ڈالیں گے سویا ساس ٹماٹر سوس سرکا اور کون سوس ہوتی ہے ٹماٹو کیچپ اس کے بعد مکس کریں گے اور پھر اپ جو بوائل نوڈلس ہیں وہ ایڈ کر دو تھوڑی دیر تک پکاؤ اس کو پانچ منٹ تک مکس کرتے رہو مکس کرتے رہو وہ ریڈی ہو جاتے ہیں دھگ میں بھی ڈال سکتی ہیںوںوپر سےیاسڑا انڈین ڈانچا جاتا ہے میں تو بہتٹسٹی ہو جاتی ہے وہ
آپ کی امی بناتی ہیں
ہاں ہماری امی بنااتی ہیں
ارے واہ آپ کی ممی تو بیڈی کے ساتھ ساتھ شیف بھی ہیں
بہت اچھا ہمارے ہم میں تو وہ پیزا ہوتا ہے نا وہی ب گا تو بنا دیتی ہیں لیکن ہیلدی والا ہیلدی والا بٹ وہ پیزا ڈ ہاں بٹ وہ پیا ڈ نہیں یوز کرتی نا وہ گھر پہ آٹا گیہوں کا آٹا ہوتا ہے نا یا مکے کا آٹا گیہوں کا کاٹا یا س چار پانچ طرح کے آٹے مکس کر کے نا پھر وہ
بہت اچھی بات ہے ہیلدی رہو ہیلدی کھاؤ
ہاں ہمارے میں نا بہت کچھ بنا لیتی ہیں مجھے سموسے بنتے ہیں نا سموسے اور بریڈ پکوڑا نارمل پکوڑا سب بنا دیتی ہے لیکن سب بنااتتی ہے ایر فرائی بنا ائل کے
ہوں ہ بار
تو وہ آئلی خود بھی کھات اور ہمیں بھی کھانے دیتیسے کبھی کبار کھ لیتی ہیں کرکرے موموز س ہم کو اچھا لگتا ہے نا اس لیے تو ایک ہفتے میں ایک بار تو وہ لیتی ہیں بازار کا ہمیں چوٹ مل جی ہے باق تو رمو گھر بناتے ہیں سب کو چیزیں پیزا بھی وہ گھر پہ بناتے ت وائٹ سوس پاستا نارمل پاستا سب کچھ وہ گھر پہ ہی بناتی ہیں چامین بھی مطلب سب کچھ وہ گھر ہی بناتی ہیں میگی وغیرہ سب وہ کچھ لانے دیتی نہیں بجاتے ہاں لانے دیتی نہیں بجاتے وہ یاد رکھ کہتے ہیں گول گپے بھی گھر بنا لیتے ہیں ہم ایئر فرائر میں بنا آئل کا یوز کیے وہ ایسے بنا دیتی ہیں کہتی ہیں گھر میں کھاؤ نا ہیلدی کاؤ گے بازار تو گندا تیل ہوگا یا یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس سے اچھ تم گھر میں ہی کاؤ گے تو گھر میں ہیلدی ہوگا اور ہم خود بنا رہے ہیں صفائی بھی ہے بازار پتہ نہیں کوئی کیسے بنا رہا ہے کیسے نہیں بنا رہا کتنا گندگی ہے اس میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ صاف بھی ہیں کہ نہیں پر گھر میں تو سب بنا لیتی ہیں تو وہ گھر میں ہی سب بناتی ہیں بس پانی وغیرہ پیکٹ آتا ہے نا اس کا گول گپے والا پانی کا پیکٹ آتا ہے نا تو پیکٹ میں بس اس کو پانی میں مکس کر دیتے ہیں تو مانا پانی ڈ دی جاتا ہے باقی وہ سوجی والے اور آٹے والے وہ سب گھر بنا لیتی ہیں اور بتائیں آپ
ہماری امی تو صرف دال چاول بنا کے دیتی ہے ہمیں
ہ ہ ہماری امی ہمارے لیے بہت کچھ بنا د ہے بس وہ تو بس وہ بولتی ہے کیا کھا ہے بتاؤ جیسے ہمارے یہاں روز ایوننگ میں کچھ نہ کچھ بنتا ہی بنتا ہے صبح تو بریک فاسٹ بنے گ تو اس میں تو ہیلتھ بنتا لائک کچھ یا تو وہ بنا دیتی ہیں سینڈوچ ہلسی والے کیونکہ لو کھانا کھے ہیں لیکن وہ دال چاول وغیرہ نہ کھادو پیر میں کھے ہیں بریک فاسٹ میں نہیںھاتے ایوننگ میں بھی نہیں کھاتے ہمارے یہ نا کمپل سری ہے کہ رات کو کچ کچھڑی بننی بننی ہے رات میں تو کھچڑی ہی کھائیں گے س میں کھانی پڑتی ہے صبح میں اتنا اچھا لیتے ہم تو ایک ٹائم تو کم کر ہی سکتے ہیں پھر کمپرومائز تو وہ صبح جیسے ہمیں برک فاسٹ میں بنا کےے دیتی ہیں سینڈوچ بنا کے دے دیتی ہیں ہیلدی والے یا برگر بنا کے دے دیتی ہیں لیکن وہ سب چیزیں نا ہماری ہوم میڈ ہی ہوتی ہیں لیکٹک کی بھی ہوم میڈ ہوگی جو اس کا بن ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارا ہوم میڈ ہی ہوگا ان کو مزہ آتا ہے کوکنگ کرنے میں نا مزہ آتا ہے کوکنگ کرنے مما کو تو بہت مزے سے بنات ہے ہیں پھر ہم سب لوگ لیتے ہیں دوپہر میں ان کا دوپہر میں رول ہے تو دوپہر کا کوئی دال چاول چھولے چاول یا کڑی چاول ایسا کچھ بنے گا اور بنیں گے چاول ہی چاہے آپ تائری کھا لو تائری چ پٹنی بنے گی اں آلو ٹاٹر چاول بنےیں گی یا کچھ بھی بس بنے گا چاول ہی ساتھ میں
اپنی امی کو کہہ دیجیے گا اپ اپنی امی کو کہہ دیجیے گا کہ ہمیں بھی سکھا دے
اگلے جنم کو آپ کو اگلے جنم میں آپ کو ب کیسے
جی جی
امی بھی تو ایونگ میں پوچتی ہم سے ی میں کیا کھانا بتاؤ آ لوگ تو ہم لو بولتے تھے جیسے گول گپے کھے کا من ہے یا موموز کھے کا ک منا تو گھر بنا دیتی ہیں مطلب موموز وہ ھر بنا دیتی ہیں اسٹیم والے لیکن وہ میدا یوز نہیں کرتی ہیں سوجی اور ایسے گیہوں کا آٹا ایے ملٹی گن ہوتا ہے نا وہ بلے یوز کرتی ہے وہ پھر کہ ملٹی گن آٹ سے ایسا یوز کرتی ہیں وہ ایسا نہیں کھانا بازار سے میں کھانے دیتی ہی نہیں ہے چٹنی بھی کرا بنا کے رکھ دیتی ہیں جیے رات ہوگی نا تو کھچڑی بننی ہے کوئی کتنا بھی رول ہے کتنا بھی اصل ہے کھچی کھانی پڑےی سب کو رات کو
ا
دوپہر میں جو مرضی ہوتی ہے وہ بن جاتا ہے شام میں اور ایوننگ میں تو ہم کافی صحی رہتے ہیں کہ تو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں ا ہم انا اچھا کھا مل جا ہے تو آج ہمیں نے موموز کھائے تھ ایوننگ میں اور لگتے بھی نہیں ہے کہ مطلب ب گھر والے ہیں ایسا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہیلدی بھی ہوتے ہیں ویج ی مموز بنا لیتی ہیں اچھے ساری وجیز کٹ کر کے اور ہ بس آتا متی دنےی اس کو کر لیتی ہے م میںیدہ نہیں یز کر ملٹی گرین آتا ہے یا پھر سوجی یوز کر دیتی ہیں پھر ہم بازار سے کاتے ہی نہیں ہے پھر ہم بازار منہ مارتا ہی نہیں ہے بس ہاں کبھی کبھی ککرے موموز کھا لیتے ہیں وہ ممی کھاتی ہیں نا ہماری اس لیے
ہاں بیڈی ممی
ہاں د تو پھر آپو بھی نہیں کھائے لیکن وہ کھا لیتی ہیں کبھی ان کا من نہیں کرتا کھانے کا تو وہ کہتی ہیں بازار سے لے آؤ تو آج ہم بازار سے کھ لیتے ہیں کے آج وہ کہہ رہی تھی موموز بناتے ہیں تو ہم نے کہا پھر کرکر موموز کھانے کا ان کا من تھا تو پھر بولی بازار سے لے آؤ تھوڑے بازار سے تھوڑے گ ب سا کام ہو گیا ان کو پسند آ کوکنگ کرنا نا بس وہ کرتی صبح اور شام میں ہیرٹس ڈالتی ہیں دوپہر میں ایس ڈالتی ہوں اپنے رات میں ڈالتی ہیں بس وہر اور صبح میں ہی ڈالتی ہیںرٹسنے صبح اور شام میںال چاول ملیں گے یا کڑی چاول ملیں گے یا چھولے چاول ملیں گے یہی کھانا پڑ گا اور رات رات کو تو کھچڑی ملنی ہے اھر کھچڑی کھانی پڑے گی روٹی سبزی مل جاتی ہے
جی چلیے ہمارا ٹائم ہو گیا خدا حاف
لگاتےتے سے دوبارہ آپ کو خداتے اچھ